وہسلان
وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم السلام
اور بھائی جان سب خیریت
بڑھیا بھائی جان بڑھیا اللہ تعالا کا مہر ہے
تو ہممائیے کچھ
اور کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
جی بھائی یہان کھانا پینا ہو گیا
اور کیریت کرتے سب
جی جی سب کریے
اور
جی
چیالے
تو بھائی جان آج ہم اعلی یہ مواصلات رحمت یا جہمت پر بات کریں گے بھائی جان افادیت ایک تمیری اور عزری ڈیجیٹل کا سلیقہ
جی جی بھان بالکل
جی بھائی جان ہلو
بولیے بولیے بھ جان بولیے
جی جی جی تو بان آج ہم اپنی زبان کی فساعات اور بلگات کہ ساتھ ہی ایسے نہایت عظیم جدید اور معتبر موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جو ہماری آیات کہ ہر لمحے پر کاابز ہو چکا ہے ایک ایسا آلہ جس نے پوری کائنات کو سمیٹ کر ہماری مٹھی میں بند کر دیا ہے اور سعور کی اس روشنی روشن محفل کو آپ کا تہل سے استقبال
جی جی بھائی جان بالکل صحی فرمایا آپ نے آج ہماری اس مس محفل کا م محور ایک ایسا نہایت کلیدہ بنیادی اور حیاتی موجودہ ہے جو کہ آج کے دوران میں انسان کی روح اس کے ذہن اس کی سااکیت مشکلوں پر مستقل مستد رہا ہے جو کہ آج ہماری کند رمن تفصیل گفتگوں کا عوان آ آلہ مواصلات کے اثرات یعنی کہ موبائل کا اپیوگ درپیوگ اس کی ہاں تعمیر ایادی اور اس کے بے اتیاام مجیر ہانیکارک شاید
جی بھائی جان تو کیا ہے کہ جب ہم اس جدید آلے یعنی اسمارٹ فون پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ قدرت کے بعد انسان کا سب سے بڑا معجرہ ہے نظر آتا ہے کہ اگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ا جہاں ہم نے ہمارے کاموں کو نایت اصل اور کسادہ بنایا ہے وہیں اس نے انسان کو اپنی یہی جذات سے کور اور محروم کر دیا ہے آج کا انسان اس شیزے کے ٹکڑے کا اس قدر غلام ہو چکا ہے کہ وہ اپنے کانوں کے پاس بیٹھ کر بھی تنہائی کے عالم میں جیرا ہے اس ناچ اور سنجیدہ صورت حال پر آپ کے دانش مندانہ خیالات کیا روشنی ڈالتے ہیں بھائی جان
جی جی بھائی جان بالکل موبائل اور فون دراصل ایک ایسی دوراری تلال تلوار ہے کہ مندر جس کا اگر صحیح یہاں سے استعمال کیا جائے تو ایک نور لب اور اگر اس کی بےد بےد تعلاادیتی کی جان تو ذین کی قاتل انسان کی سلون کے لیے ایک احتیاطی کیا گیا ہے مگر آج کا آالش کا الہ انسان کا آ کاا مالک بنایا بیٹھا ہے اور انسان اس کا ایک ب بے بس خاندانی سیوک آئیے آج ہماری کند سائی کی سائمن دق مت موبائل کا اپیوگ اور اس کے خطرناک درپیوگ کا تالم کلیی کلیدی ابا نہایت گہرائی اور بسی تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں
جی بھائی جان جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا حقیقت بہت اور بے سختا توجات کی ہے آپ نے بھائی جان موبائل فون دراصل ایک ایسی ددا جی بھائی نا آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور یہ سائنس کا سب سے بڑا عظیم اور پاقی تحفہ ہے بھائی جان موبائل نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے خاات سمندر پار بیٹھا عزیزوں سے نہ صرف پلک جپکتے رابطہ قائم ہو جاتا ہے بلکہ ان کا دیدار بھی ممکن ہے بھائی جان س والالے نے ما ماسرتی رابطوں کو ایک نئی روانی ادا کی ہے بھائی جان اور مصیبت اور عجمت عجد کی ضرورت ایک کا ایک معتبور ذریعہ ثابت ہوتا ہے اس نے مو مواصلات کے نظام میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے بھائی جان جس نے انسان تہذیب کی رفتار کو پرواز لامحدود دی ہے بھائی جان
جی بھیا بالکل درست کرمایا وہاں تو موبائل نے بھی گان کا سمبندر ہمارے سامنے کھول دیا ہے آج کی تامل میں ان ودیارتھیوں کو کہیا جیز کتاب یا معلومات کے لیے دنیا بھر کے پستکالیہ کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے موبائل ایک کلک کیا د نہیں آگئی سب سے بڑے بڑے اوم بڑا علم وکھان اور انسانیت طریفار پر اس کے جین کا حصہ بن سکتی بن سکتی ہے اس کے علاوہ معاشت ارتھ ویوستھا کی دنیا میں اس کے بیٹک ہیں خرید اور فروخت اور دفتروں کاموں کو کس قدر آسان بنا دیا ہے کہ انسان بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے آسمان منا دیا ہے اور گھر کے بیٹھے بیٹھے لگوں تجارہ اور بڑی بڑی لینڈ لائن پ نہیں آیا تھا
ہ
مامااری سکون کے اجما دے سکتا ہے یہ ہنر مندی روزگار کا ایک بہت ہی بڑاچ ما سروت بن چکا ہے
جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا اور اب اس کی اس تاریخ پہلو پر طرف آتے ہیں جو ازاد تکلیف دے ہے یعنی اس کا درپیگ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ گھنٹوں اسکرین کو اس کال کرنے یعنی شارٹس اور ریلس کے لذت فریب میں مکتبع ہو چکی ہے اس عادت نے ہمارے ذہن کو کیسے مفلوظ کیا ہے
جی جی بھائی جان بالکل صدیوں کا سب سے بڑا ہے صدیوں کا سب سے بڑا بیان نفت سیاحتی عجاب ہے جسے یہ ججیر یہ ججید ان سائنس کہتی ہے جب انسان کا بے مقصد موبائل کی اسکرین پر اپنی انگلی گستتا رہتا ہے اس کا دماغ جپم ڈوپومائن ہارمون کے جال میں پنس جاتا ہے یہ محض بکت کا جان نقصان نہیں ہے بلکہ انسان کی جان کا ک قلطرے ہ عام انسان کی کوو توجو کو قدر کٹ چکی ہیں کہ وہ کسی سنجیدہ کتاب کا گہرے وچاروں پر دو منٹ کو دھیان کیندرت نہیں کر پاتا ہے نوجوان اپنی حیات کے بیس میں قیمتی لا سال اپنی ہ اور اب نہیں سچناتمک شیلیاں اس ابیاسی دنیا کی نج کر رہے ہیں اور ذہنی اصولوں غلامی آنے والے نسلوں کو اندر کھکھلا کر د کر رہے ہیں
بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا آپ نے یہ بات بہت اچھی کہ ہے کہ یہ کیا ہے اس سے موبائل سے ا کیا ہے کہ لوگ کھوکھلے ہو رہے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح لوگ موبائل چلانے میں ریل اسٹرول میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اس طرح اگر وہ کتابوں میں اپنا وقت بتانے لگے تو ان کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا اور بچوں کو کیا ہے کہ کہ نوجوانوں بھائی بھ جان میں کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو ہمارے نوجوانوں کو کتابوں سے دوستی کرنا کرنی چاہیے اور میں نے مظاہرہ کیا ہے کہ رات بھر جا کر موبائل کا استعمال کرنا یعنی سب بازاری کرنا اب ایک عام پیشن بن چکا ہے بھائی جان اس کا صحت پر کیا خطرناک اثر پڑ رہا ہے بھائی جان کچھ اس کے بارے میں اور کچھ بتائیں بھائی جان وستار سے
جی جی بھ جان بالکل ب مائ کو میں خادی ہونے والی نیلی روشنی ہماری آنکھوں کے نور ایوم محدور کرتی ہے اگر نیند یہ یہ پراکرتک چکر مکمل اور طور پر پر تمام تباہ کر دی ت یہ نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم عمر میں یہ نوجوان ندرا موٹا پااک کمزور پنا بنائی اور ریڑھ کی ہڈی گروں میں شکایت ہوتی ہے اس کے دس کا ہاں ان پر سیاادی اثر یہ ہے ہوا ہے کہ انسان مسارتی تنائی کا شکار ہو چکا ہے اور وچس ورچوئل دنیا میں ہزارہ دوست ہیں اور مگر حقیقت زندگی میں وہ اجید تناؤ اداس اور چٹڑا چڑچڑے ہو چکے ہیں اور ترپو انسان کو نی
جی جی جی بھائی جان جی تو آج کے لیے جی بھائی جان تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا بھائی جان خدپس
اللہپش